جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور جناب فرمائیے کچھ کیسی ہیں آپ
جی سب خیریت آپ بتائیے
جی جی ان شاء اللہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں بس کیا ہے کہ اپنے کام سے فری ہوئے ہیں تو سوچا کی تھوڑا ٹھنڈی ہوا میں تھوڑا ٹہل لیں
ہاں ہاں ہمارے یہاں بارش ہوئی ہے تو موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا ہے او ٹی پی بولیے والایو ہے
جی جی انشاء اللہ ہمارے یہاں پر بھی نا ہلکی بارش سی ہوئ ہے پھر کیا ہے کی ہم بھی تھوڑا لطف اٹھا رہے ہیں بارش کا ہلکی ہوا چل رہی ہے
ہاں ہمارے یہاں بھی تھوڑی بارش ہو گئی ہے
جی جی ویسے آپ آج نا میں سوچ رہا ہوں کہ آج سر کاری اسکول اور پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں تھوڑی گفتگو کی جائے
ہاں جی بالکل
جی جی تو ویسے آپ کے حساب سے ملک میں سرک کاری اسکول یا پرائیویٹ اسکول کون سے اسکول ہونے چاہیے
دیکھو رہی پڑ تو اس میں تو ہم جہاں تک دیکھا جائے اگر پرائیویٹ والے اتنے پڑے وا ہوتے تو وہ خود سرکاری بن جاتے ان کی خود کی کوئی گورنمنٹ جاب ہوتی نہیں ہے نا تو میرے حساب سے گورمنٹ اسکول ہی زیادہ ٹھیک ہے
جی جی انشاء اللہ یہ تو آپ نے صحیح ویسے نا میرے حساب سے تھوڑا یہ ہے کی ملک میں سے نا سرکاری اسکول کے علاوہ پرائیویٹ اسکول تو ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ اگر پرائیویٹ اس لوگوں کے پاس نا جب آپشن ہوتے ہونے لگتا ہے نا تو وہ کیا ہے کہ وہ اچھا والا وکلپ یوز کرتے ہیں
جی جی جی ایسا ہوتا ہے نا کہ لو لوگ دکھاتے ہیں ہمارا بچہ پرائیویٹ میں ہے ہر جا ہر جگہ کا یہی ہے بت کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں
جی جی ویسے نا ہمارے ملک کے لوگوں جی فرمائیے
نہیں تو پڑھنے والا بچہ تو اسے کہیں بھی بٹھا دو پڑھ سکتا ہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ
نہیں ایسا ہوتا ہے کی ہماری سرکار کو نا آج کے ٹائم پہ ہماری جو حکومت ہے اس کو کیا ہے کہ بس ٹیکس سے مطلب ہے ٹیکس کر دینا چاہیے کوئی بھی کہیں بھی کون سی بھی فیکٹری کھول لو کیسا بھی اسکول کھول لو کچھ بھی کھول لو وہ کیا ان کو بس سے مطلب ہے ان کو مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ اگر دیش میں پرائیویٹ اسکول ہوں گے تو ان کو ٹیکس زیادہ ملے گا سرکاری اس کولوں کے لیے تو انو اور اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑ رہا ہے اب آپ سوچیے کہ آپ کے پاس ایک دو وکلپ ہیں ایک میں آپ کو پیسے لگانے ہیں ایک میں ایک ایسا وکلپ ہے کہ آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کیا چوز کریں گی
جی ہمیں جس میں اس میں یہ دیکھیں گے کہ اس میں کیوں مل رہے ہیں ریجن کیا ہے اس کے بارے میں بھی تو ہم جانکاری لیں گے ایسے تو نہیں لے سکتے خود ہے آپ
ان شاء اللہ اگر اتنا ہی ہماری جو حکومت ہے وہ اگر اتنا چنتت ہوتی ہے ہمارے لیے تو کیا آج آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دیش کا ایک کتنا اچھا سائنٹسٹ بھوک سال پہ بیٹھا ہے جس تو پچیس دن ہو گئے ابھی تک ہمارے جو تعلیم منسٹر ہیں انہوں نے استعفہ نہیں دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہہ میں فرق پڑتا ہوا کہ سرکاری اسکولوں میں کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں چیز اس بات سے کبھی پڑتا ہے ان کو
یہ تو کوئی بات نہیں ہے دیکھو حساب سے چاہے کوئی بھی ہو بھی ہو کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارا بچہ سرکاری میں جائے اور سب سے زیادہ تو سرکاری مطلب کہ چاہے کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو بس آب پڑھانا چاہیں گے اپنے کو کہ اچھا اسکول ہو پرائیویٹ ہو
ارے وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کیوں ہم اپنے سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ اسکول جیسے نہیں بنا رہے ہیں ہمارے ملک میں اچھ پیسے کی کمی ہے یا سرکار ہم سے کر نہیں لے رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا میں جیسے ملک کا چائنا وہاں پر کیا ہے کہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ پرائیویٹ اسکول ہیں نہیں اور چائنا آج دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہر چیز وہ سب سے زیادہ کر رہا ہے اور کچھ ہی سالوں میں میرے حساب سے پندرہ یا بیس سالو میں وہ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے اپر ہوگا امرکا کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا وہ تو وہاں پر تو کوئی پرائیویٹ اسکول نہیں ہے پھر بھی وہ اتنا آگے کیسے جا رہا ہے کہ ہم اپنے دیش میں یہ نہیں کر سکتے
سند س کر سکتے ہیں پر ہمارے دیش میں یہ تو یہی پیچھے جانے والا کارن ہے نا نام تو وہ ہوا کہ سرکار ہی ہے
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم سرکار کو شکشا کے نام پہ ٹیکس دے رہے ہیں لیکن سرار بدلے میں ہمیں کیا دے رہی ہے گھٹیا ایجوکیشن سسٹم اور گھٹیا ٹیچر ٹیچر بھی آپ دیکھیے ٹیچر کی کیا ہے کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ پتہ نہیں ان کو کیا ہی سمسیا ہے کہ وہ اگر غریب کے بچوں کو پڑھا دیں گے تو پتا نہیں ان کے بچے کچھ پیچھے رہ جائیں گے یا کیا ہے پتا ہی نہیں ہے اس بات سے سمجھ میں نہیں آتا
ہاں یہ یہ تو ہے
جی جی ابھی پرائیویٹ اسکولوں میں دیکھیے پرائیویٹ اسکولوں میں جی جی فرمائیے
تک دیکھا جائے تو بات یہ نہیں ہے کہ کی وہ پڑھانا نہیں چاہتے سرکاری اسکول میں جا کہ نہیں جب لوگوں کو فری میں مل مطلب کی بنا کیے کچھ کوئی بنا کا اس کام کی اتنا پیسہ مل رہا ہے تو وہ کیوں کرنا چاہے گا اسے تو یہ لگتا ہے نا پسا آ رہا ہے اچھا والا ہمارے پاس ہم کیوں کرے پر یہ وہ بھول جاتا ہے کہ یہ ہمارا ایک کام ہے ہمارا کرم ہے
جی ان شاء اللہ یہ تو آپ نے صحیح کہی لیکن کیا ہے کہ اگر ہم یہ کمپیرزن کریں کہ باقی ملکوں سے اپنے دیش کی استھتی دیکھیں ہماری استھتی نا ہمارے دیش کی استتی بہت ڈاؤن ہے بہت خراب چل رہی ہے باقی دیشوں میں اسک اتنا اچھا پردرشن کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں وہاں پر کیا ٹیچر نہیں ہے کیا سرار ان کو پیسے نہیں دے رہی ہے ہمارے ہی دیش میں پتا نہیں اتنا کیوں ہے کہ ہر کسی کے دماغ میں بس یہ بر گیا ہے کہ بس سرکاری نوکری مل گئی اب تو بس اپنی تنخواہ اٹھاؤ چاہے کوئی کام کرو یا نہ کرو ارے آپ کا کیا جی وہ کیا کہتے ہیں کہ ا اپنے اندر کا انسان اتنا مر چکا ہے کہ کیا ہے کہ وہ غریبوں کے بچوں کو جس کام کے لیے تیں پیسے ملتے ہیں اسی کو نہیں کرنا چاہتے
یہی بات میں کہنا چاہوں گی کہ آدمی انسان نہ اپنی انسانیت بھول گیا ہے آج کل آج کل کیا ہو رہا ہے کہ وہ انسانیت بھول کے نا وہ اپنا مطلب دیکھتا ہے اپنے ملک میں کہیں بھی چلے جاؤ کسی بھی جگہ چلے جاؤ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان چیز سے ہمارا مطلب مطلب ہمارا کام بن رہا ہے اس لیے اب وہ یہ نہیں دے گیں گے سامنے والے کا کچھ بھی لگ رہا ہے یا نہیں لگا بس وہ اسی چیز پہ زیادہ زور دیں گے کہ اس سے ہمارا کام بن رہا ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں منافع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا انہیں اپنے کام سے مطلب اور پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہے کہ پیسے کے پیچھے وہ یہ بھی نہیں دے گئے کہ بھائی ہمارے گھر والے ہمارے رشتے دار وہ پیسے کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں ہمارے دیش کے کہ انہیں کسی چیز سے کوئی مطلب ہی نہیں اونلی اپنا ہی سوچ رہے ہیں وہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ کہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ پیچھے چھوٹ رہی ہیں انہیں وہ پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں چاہتے سا سیدھی بات تو یہ ہے اور دوسرے دیشوں کی رہی دوسرے دیشوں کی رہی بات تو وہ دیس نا ایسے دیس ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں پر وہ آگے بڑھنا تو چاہتے ہیں پر وہ سب کو لے کے آگے بڑھ نا چاہتے ہیں اب وہیں جا کے تم دیکھ لو کوئی چیز کار بنا رہے ہیں لو کار بنا رہے ہیں تو وہ اکیلے تھوڑی نہ بنائیں گے اس میں چار لڈ انسانوں کو لے کے لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے سب کو ایک ساتھ جٹائیں گے انہیں نا ایک دوسرے سے سے یہ گھنا نہیں ہوتی ہے کہ نہیں اس نے یہ کام کیا تو اسے گڑا وہ سب کوس ہوتے ہیں ہمارے دیس میں یہی چیز ہے کیا لوگ ایک دوسرے سے گنا کرتے ہیں ایک دوسرے کو ایک ایک منٹ تک اپنی آنکھ ہو کے سامنے نہیں دے سکتے یہی تو ہمارے دیش کا سب سے بڑا کارن ہے اور اسی کن ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے وہ بتائیے
جی جی انشاء اللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے باقی ملک اتنی ترقی کر رہے ہیں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں چائنا ہے وہ کیا ہے کہ اتنی اچھی اچھی سے پرر کار بنا رہا ہے ہر چیز بنا رہا ہے ہمارے دیش میں اتنا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے ملک کی کیا ہے کہ ایک بہت بڑی سمسیا کیا ہے کہ ہمارے یہاں کی جنتا نا بہت ایک مورخ ٹائپ کی ہے انہیں کیا ہے کہ کوئی مطلب نہیں ان کو بس ایک تو دھرم کے معاملے میں الجائے رکھو باقی ان کو
یہ اسی اسی انیں چیزوں سے تو ہمارا دیس پیچھے ہے اب ہمارے دیس میں یہ بول کے رکھا ہے کہ سمانتا کا ادھیکار دارم کوئی بھی کسی بھی دھرم کو الگ سے مانیہتا نہیں پھر بھی تم جگہ جگہ جا کے دیکھو دھرم کے معاملے میں بھی بھائی یہ ہندو دھرم کا یہ مسلم دھرم کا چلو دھرم تو چھوڑو دھرم تو بعد کی بات ہے اب بھی ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جاتی کے بعد میں جاتی کے بعد مطلب کہ بچوں سے گڑا کی جاتی ہے تم گورنمنٹ اسکول میں بھی جا کے دیکھو یا پرائیویٹ پرائیویٹ میں زیادہ ہوتا ہے ایسا ان میں کیا ہوتا ہے جو بچے صاف ستھرے آتے ہیں اونچی کاشٹ سے رکھتے ہیں اپنے تعلق انہی بچوں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اب بھائی ان سے کیا مطلب آپ کے اسکول میں تو شکشا لینی آ ہے نا تو آپ لوگ شكشا پر دھیان دیجیے پر نہیں ایسا کچھ نہیں وہ شیکشا پر انہیں ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے دھرم کے معاملے میں ہمارا دیش اتنا پچھڑا ہوا ہے کیوں اور کارن یہی ہے یہاں کے لوگ باقی کا کارن کوئی نہیں ہے بس لوگوں کی سوچ بدلے تو دیس آگے بڑ ہ
تھوڑا بہت کیا ہے کہ میں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دیش زیادہ تر جنتا نا پڑھی لکھی ہے نہیں اور یہ نہ تو پڑھنا چاہتے ہیں جب چناؤ آتے ہیں اس ٹائم پہ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ کون سا نیتا میری جاتی کا ہے کون سا نہ نیتا میرے دھرم سے سمبندت ہے کون سا نتا مجھے کتنا پیسہ دے رہا ہے کون سا نیتا مجھے کتنے دن دارو دے رہا ہے کون سا نیتا مجھے کتنے دن میٹ کھلا رہا ہے وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں اور یہاں پر کیا ایک بات سمجھیے کہ جیسے اگر کیا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں سب سے ڈاکٹر کون سا ہے اس ٹائم پہ آپ جاتی نہیں دیکے گی دھرم نہیں دیکے گے کچھ نہیں دیکھے گی بس یہی تو دیکھتے کہ کون سا مطلب ڈاکٹر اچھا ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو کسی بھی جات پ جب ہم اس ٹائم پے یے چیز نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ووٹ چناؤ کے ٹائم تک کیوں دیکھتے ہیں بھائی جو پانچ سال کے لیے آپ کے لیے نیتیاں بنائے گا آپ کے پورے دیشس کو کنٹرول کرنے جا رہا ہے اس کے لیے آپ یہ کیوں دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میری جات کا اچھا ایک بات بتائیے ٹھیک ہے آپ کی میری جات کوئی انسان اگر نیتا بن جائے گا تو کیا وہ میے جاتی کے ہر ایک پریوار کو اچھا رکھ پائے گا کیا آپ نے اپنے گاؤں میں جیسے سرپنچ ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو
جی شکریہ مجھے آج آپ سے بات کر کے بہت خش ہوئے اب ہمارا جانے کا ٹائم ہو رہا ہے بائے